ہیلو بھ وعلیکم السلام میری بھائی جان بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں بھائی میں تو ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ کیسے ہووں مرے بھائی
ہاں بھائی جان میں بھی بڑھیا ہوں تو آپ کیا کر رہے ہو ابھی
کچھ نہ یار بیٹھا تھا میں بلا رہی تھی کھانا کھانے کی چ سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں یار
تو آپ نے کھانا کھایا آپ
ہاں کھانا تو میں نے خالی ہے یار بس آپ سے بات کر رہا ہوں یار
اچھا آپ کے گھر پہ آپ کے امو جان ابو جان مما جان چلی یک ہے
سارے ٹھیک ہے یار بس وہ یہی سکھا رہی تھی کہ تعلیم کتنی کی اہمیت کتنی اہم ہے تعلیم انسانی زندگی کو سب سے اہم حصہ ہے وہ یہی بتا رہے تھے یہ صرف کتابیں پڑھنا یا ڈگری ری حاصل کرنا تو ہے نہیں کا نام تو ہے نہیں بلکہ انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے ہے نا ذہنی اگر ہم دیکھیں گے تعلیم انسان کی سوچ کو وا صحیح کرتی ہے اور نئے آئیڈیاز سوچنے کی صلاحیت دیتی ہے تو تعلیم تو ضروری ہے تعلیم کی اہمیت بھی ضروری ہے اسی بات پہ بات ہو رہی تھی والد کے ساتھ
ہاں بھائی جان تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں آپ اپنی عادت کے ساتھ
تو بائی جان تو میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں اسی پہ ہم بھی بات
کی بات کر گے ہے نا ہاں یہ تو اچھی بات ہے یہ تو پتا ہی ہوگا آپ کو بھی اچھی تعلیم سے بہتر نوکری اور کاروبار کے موقع ملتے ہیں ہے نا اگر انسان اچھا تعلیم حاصل کرے گا تو تو اچھی بہتر نوکری مل سکتی ہے بہتر کاروبار کر سکتا ہے جیسے گزر بسر بھی آسان ہو جاتی ہے انسان کو جس معاشرے کے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہاں امن عزت اور ترقی ہو ہوتی ہی ہوتی ہے نا
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی میں بھی کچھ فرماؤں
ہاں ہاں بولیے بولے
ہاں بھائی جان تو تعلیم ہر انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے یہ صرف کتاب علم حاصل کرنا کا نام نہیں ہے پر صحیح اور غلط میں فرق سمجھنا کا ذریعہ بھی ہے تعلیم انسان کو مطلب کہ سمجھدار ذمہ دار اور بے اخلاق بناتی ہے تو جس انسان کے پاس تعلیم ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کے بہتر فاصلے کر سکتا ہے ہر بچے کی بنیاد حق ہے کہ اس سے اچھی تعلیم ملے تعلیم سے انسان اپنے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے ڈاکاکٹر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے ٹیچر بن سکتا ہے اور پولیس آفیسر بن سکتا ہے اور جج یا بزنس مین بھی بن سکتا ہے تو مطلب کہ بہت سے عہدوم پر مطلب کہ وہ بہت سے عہدوم کو وہ حاصل کر سکتا ہے اس لیے تعلیم ضروری ہے لیکن صرف مالاک نوکری حاصل کرنا ہی تعلیم کا مقص نہیں ہے بھائی جان تو تعلیم ہمیں اچھا انسان بنا سکتی ہے اگر کسی ملک کا زیادہ لوگ مطلب
مے ڈگ نہا تر کیی
ہے تعلیم سے بے روزگاری کم ہوتی ہے جرم کم ہوتا ہے اور لوگوں میں نلکہ ایک دوسرے کی اجازت کرنے کا ایک دوسرے کی عزت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگ اپنے مالک کے حقوق اور ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتے
نہ یہ تو آپ نے صحیح بات کی اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو خواتین کی بھی کا بھی تعلیم یافتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ میں نے کہا ایک مشہور کہاوت بھی ہے اس پہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ صرف ایک فرض کو پڑھاتا لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو پوری نسل کو پڑھاتے ہیں اور بہتر پرورش بھی وہ عورت فھرکا سکتی ہے پڑھی لکھی ماں اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم بہتر طریقے سے کر سکتی ہے ہے نا تو تعلیم یافتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے آج کے معاشرے کے لیے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو آج کے دور میں تعلیم حاصل کرنا پہلے اس سے زیادہ آسن ہو گیا ہے سکول اور کالجز کے علاوہ میرے بھائی انٹرنیٹ کی مدد سے بھی بہت کچھ ہے سیکھا جا سکتا ہے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہم موبائل اور لیپ ٹاپ کی مدد سے آن لائن کلاسز دے سکتے ہیں اور نئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم صرف گیمز اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی اخلاق بھی بہت ضروری ہے اگر کسی کے پاس بہت علم ہو لیکن اس کا رویہ اچھا نہ ہو تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اس لیے ہمیں سچ بولنا دوسروں کو مدد کرنا بزرگوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا بھی سیکھنا چاہیے
جٹھیک ہے س ہاں بائی جے یہ تو آپ نے صحیح بات کہی ہے کیونکہ تعلیم کا مقصد صرف بڑے افسر یا انجینئر بنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک اچھا انسان بننا بھی ہوتا ہے تعلیم انسان کو دوسرا وں کی عزت کرنا سچ بولنا اور ایمانداری بھی سکھاتی ہے ایک تعلیم یافتہ فرض جو ہوتا ہے وہ کچرا باہر نہیں پھینکتا وہ زیادہ گندگی نہیں پھیلاتا وہ غلط چیز نہیں کرتا اور کمزور لوگوں کی مدد کرتا ہے اور پڑھا لکھا دیکھا انسان دوسروں کے مختلف نظریات کو برداشت کرتا ہے اور لڑائی جھگڑے کے بجائے بات چیت سے مسائل حل کرتا ہے تو تعلیم یافتہ انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے اور اس کو کو معاشرے میں بھی ایک اچھا انسان بناتی ہے
ہاں بھائی جان تو جو ہمارے استاد ہوتے ہیں ان کا کردار تعلیم میں بہت اہم ہوتا ہے استاد صرف کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ ہمنی زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتے کس طرح والدین مطلب کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہماری کی زندگی میں وہ ہمیں محنت ایمانداری اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں کامیاب طالب علم بننے کے لیے روزانہ محنت کرنا کرنی چاہیے وقت کی قدر کرنی چاہیے روز تھوڑی دیر پڑھائی کرنی چاہے سب سے دھیان سے ملب کہ سبق دھیان سے سننا چاہیے اور سوال پوچھنے سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے ہے نا تو محنت کا مطلب پہلا ہمیشہ محنت ہوتی ہے تو محنت کا پہلا پھل ہمیشہ ن سرییا ہے نا
ہاں یہ تو آپ صحی بات کر رہے ہو لیکن اگر آپ دیکھ کہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور آنے والے دس پندرہ سالوں میں پڑھائی کا جو طریقہ ہے وہ بالکل بدل جائے گا جیسے کہ ہر بچے کی سیکھنے کی رفتار وہ الگ ہوتی ہے آنے والے وقت میں اے آئے ہر بچے کو کے ذہن کے مطابق الگ الگ سلیبس اور تاریخی تعلیم تیار کرے گا جس سے بچہ بھی اپنی مرضی کی پڑھائی کر سکتا ہے اور اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے بچے صرف کتابوں میں تاریخ یا سائنس نہیں پڑھیں گے بلکہ ورچوئل رئلٹی کلاسز پہن کر دنیا کی سیر کریں گے انسانی جسم کے اندر کا نظام دیکھیں گے اور خالہ کا دورہ کریں گے تو یہ تو پت ہی ہے جو آنے والا کل ہے آنے والے کل میں تعلیم کا مستقبل بہت ہی اچھا ہونے والا ہے اور بچے بھی اچھے سے پڑھ
ہاں بالکل صحی کار نہیں بھائی جا تو آج بھی دنیا میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو مطلب کہ غربت یا دوسری کلا کی وجہ سے سکول نہیں جا پا حالانکہ ان کو پڑھنے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کیاتے ہیں ہمارے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ ہمارا خرچہ اٹھا نہیں سکتا اسی لیے وہ بچارے پڑھ نہیں پاتے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بچے کو تعلیم کا موقع ملے جب ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا تبھی ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک مضبوط بنے گا تو تعلیم صرف اسکول تک محدود نہیں ہوتی میرے بھائی تو انسان ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہتا ہے ہ ہر تجربہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے اس لیے ہمیں زندگی بر سیکھنے کی عادت رکھنی چاہیے ہے نا
ہاں یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہو اگر آپ آج کل کا دیکھو گے ہمارے عام سکولوں کالج کا جو نظام ہے اس میں سے سب سے باریک کمی یہی ہے کہ وہ ہمیں ڈگری تو دے دیتے ہیں لیکن پیسوں کو کیسے سنبھال کر رکھنا ہے کیسے استعمال میں لانا وہ نہیں سکھاتے ہیں پیسوں کو اگر ہم صرف بینک میں رکھ نے کے بجائے اسے ایسی جگہ ہم لگائیں گے تو وہاں سے ہمیں کچھ اچھا خاصا ہی ان انویسٹمنٹ مل جائے گا کچھ اچھا اچھا خاصا ہمیں بھی منافع مل جائے گا صرف ایک نوکری پر ہم درمدار نہ رکھے بلکہ کچھ الگ کام بھی کرے ساتھ ساتھ میں جس سے ہمیں اور زیادہ پیسے ملے تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پر تو نہیں پڑھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اسکول یا کالج میں پڑھ رہے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی خود مختار بنیں خود سے بھی تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈے جیسے آج کل یوٹیوب ہے بہت ساری جگہ ہے جہاں سے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو کیا یہی ہے کہ تعلیم انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے اور اس کو معاشرے میں ایک قابل انسان بناتی ہے اور اس کو اصل درجہ دے دیتی ہے
ہاں بھائی جان تو میں آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت میرے بھائی پیسہ کھ کھو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس اس لیے ہمیں دل لگا کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے اپنے والدین اور ٹیچرس کی عزت کرنی چ چاہیے اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ملک بھی پھر مضبوط رہے گا وہ بھی آگے بڑھے گا تو ایک ملک کو چاہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پہ دھیان دے اداروں پہ دھیان دے اس پہ انویسٹ کرے تاکہ جب نئے نئے نوجوان مطلب کہ تعلیم حاصل کریں گے کل وہ مطلب کہ ایک دن ملک کا نام روشن کریں گے ہے نا
ہاں یہ تو آپ
بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی جب ایک انسان ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ ملازمت یہ نوکری سرکاری نوکری ہی پائے وہ پھر کیا کرتا ہے اپنا کاروبار بھی اپنی سکموں کی اپنے دماغ ڈالتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کیا بہت ساری جاب اس پہ کریٹ ہوتی ہے تو بہت سے لوگ بھی بے روزگاری سے بچ جاتے ہیں نا بھائی جان
یہ تو آپ سےحیح بات کر رہی ہوی بے روزگاری تو اسی لیے ہے کیونکہ آج کل سارے لوگ تعلیم یافتہ ہی ہے تعلیم صرف ایک راستہ تو نہیں ہے بلکہ منزل ہے منزل بھی نہیں ہے یار اصل میں منزل ایک بہتر پر امن اور ذہن سازی سے بھرپور بھرپور شخصیت کا قیام ہے کیوں نظام انسان کو انسان کی عزت کرنا نہیں سکھاتا وہ تعلیم نہیں صرف چھاپے ہوئے کاغذ ہے اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خالی ڈگریاں نہ حاصل کریں بلکہ یہے بی سی کہ اس کو عملی طور پر کیسے ہمیں استعمال کرنا ہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو خالی پڑھائی نہ کرے اس کو اچھے سے سیکھ جائے اور اس کو اچھے سے دیکھے کہ ہم تعلیم سے اور کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں باقی یار آپ سے بات کر مجھے بےحد خوشی ملی اپنا خیال رکھیے گا
ہاں بھائی جان چلیے اللہ حافظ